ہ
ہلو
مرغوب جی وعلیکم السلام
السلام علیکم بولیے
اب خیریت ہے
سب خریتے ہیں
کیا کر رہے ہیں جی
کیا کریں گے گھرے ہیں
ارے ابھی سو کے اٹھ رہے ہیں کیا
ابھی یہ سو کے ہم اٹھے ہیں ہم کو اٹھنا ضروری رہتا ہے صبح بابو کے تیار کرانا اس کو نہوانا
اچھا
سب کام ہمارے نا ہے صبح صبح اس کو اسکول اچل گیا ایکر بع ہم فری ہو گئے
افری ہو گائے نا کون اسکول میں نام لکھو ہے جی
ہلو
ہلو ہلو ارے آواز نہیں جا رہا ہے کا جی
بولیے جی
کہاں بزی ہو جاتے ہیں جی بول بو نہیں کرتے ہیں
بجی کہاں نہیں حجی
ا
کال دیکے ابوترا پر
ہوں
ا
ہوں
سب ایک جٹ ہو جاتا ہے نا
ایک دم آپ کے اوپر سب پڑا رہتا ہے
نہ
سر نہیں عجول جی بھی سر اس نے ہم ان کے یار دوست ہو کے ایک دم س
ہاں نہ نہ نہ وہ ایک دم اتیھی ہے ایسے ہم ایسے ہم مہیں پر بول دیتے ہیں ٹائٹ رہتے ہیں
ہوں ہوں ہ
ابھی فون کر رہے تھے
ہ نازم جی
ہاں ہم کہ کہ ابھی سدام جی سے ہم کو بتیا دیجیے تو پہلے کچھ کام ہے ان سے ہم کو
ہ
سپاہی جی آئے ہیں گھرے لگتا ہے بار بار وہ فون کر رہے ہیں
اچھا
تبھی نا میرے پاس فون آ گیا ہم اٹھائے نہیں ہیں بات نہیں ہوا ہے ان سے
ارے تو سپاہی ہو جی آؤ یہ اھی گٹھن دوگو مل جاتا ہے نا
ہاں وہ تو جنم جات ن ہے
او تو ہم سوت کر ابھی اٹھل ہیں جی اب نہیں م نے اٹے آ چال بجےلا
لیٹ سے سو تھ نا
ہاں رات بارہ بجے ہیل تھ
ہاں
بارہ بج گیا تھا ہم سارا بھی اٹھے ہ تو بات ج سری جی بھی نہیں کرتا ہے بس چاچی نے گھما تھا تو انیں گھما تھا ایکے ٹانگ کے گھما رہے ہیں بارہثر بچ ما دیکھیے اگر کام ہوگا تو ہمارے ڈالٹین کون چل جائیں گے جی
ہاں
ہوں
ارے تو بتائیے گا ہمرو
چلنا ہے ڈالٹیے گنج کا
چلیں گے نہیں
ا ڈانٹے چل جیں گا ایک تو بکرا ہم کھائیے لیں گے بڑے دن سے کھانا من کر رہا ہے
نہیں عجل جی کے چکر میں رہیں گے تو ہم نہیں رہ جائیں گے
نہیں نیادل جی کے سفر میں کیا رہی گا ہ ابھی جانا تھا ہم کو بادام دیکھنے یہ مکائی دیکھنے ادھی طرف ارھی بھتیجب گودی ٹانگا گیا کارا گتا تو ہمو چلوا ہمو چلوا ٹانگ کے پاس میں گھما لے رہے ہیں نا ایکر بع دیکھیں گے کہ
نہیں جمل ہے کہ جام گیا ہے بیدام مکئی
نہیں با من تو لگتا ہے جام گیا ہے مکائیوں جام گیا ہے لیکن جا کے دیکھیں گے نا جنمیشن اچھا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اس میں گھاس والا دام ہج جائیں گے
ہ
ہاںسولہ دوائی دیں گے تو کوڑیلا نہیں پڑے گا
ہاں تو بیدام میں دوسرا دیاائے گا مکئی میں دوسرا
تو نہیں مو کوڑا کوڑوا دیں گے
کتنا ایب دما
نہیں ہے ایک ڈیڑھ کٹھا ہے مکئی ہے
تب تو کوڑ آ جائے گا وہ تب جان رہے ہیں دوائی دینے سے بڑھیاں ہے کوڑوا دیجیے مکئی کوڑواے میں ٹھیک ہے
نہیں مکئییا بیسے ہمار
تب پر ہے ایک ڈیڑھ کٹھا
بیدام مکئی آ بول ہاں ڈیڑھے کٹھا بامو بن رہا ہے تو ار میں مکئیے بنے ہے
تب تو ویسے کڑا جائے گا جی
یہ والا کروا دیں گے باقیوںنے ہے آٹھ پانچ تیرہ چودہ کٹھا ہے نا اپر میں دوائی دے دیں گے
اچھا تیرا سودہ کٹھا مکئی ابھی بنے ہیں کہ وہ مکئی پہلے ہی بنے ہیں
یہ ابھی بولے ہیں جامع ہوگا
گدری بیچیے گا کہ پکائیے گا اس کو
اسے گائے دوگو ہے کو بیس ہے تو دیکھیے ہم اھیوں کر سکتے ہیں
ہاں
جانا پڑتا ہے نا
تو صحی میں ڈال ٹرین جانا ہے جی
دیکھیے اگر ضروری پڑ جائے گا نا
ہوں
چل جائیں گے
او
خالی آ جائے گا کام ہے جائیں گے اور نہیں آ پائے گا تو پھر کل جائیں گے
وہ وہی واللا کام واللا کاا
نہیں اگر ہم کو کام ہے زمین کا کام ہے
اچھا ہم سوچے وہ کنال رامولا کا ہے
نہ نہ نہ نہ وہ یہ منع کر دیاے ہیں
خرچا کیجیے گا ملے گا تو
ملے گا تو کریں گے جی وسن بات نہیں ہو
نہیں منی دو چار پانچ ہزار ہیلپ ہو کر دیجیے گا
کر دیں گے کر دیں گے
بڑا استتی خراب چل رہا ہے ابھی جب تک کچھ نہیں نکلنے لگے گا جیسے مکئی ہے مکئی ہم کو بوا جو دے رہا ہے وہ سٹ کنا وہ نکلنے لگے گا تو پیسہ ہو جائے گا کل سے دیک رہے پکچک اڑیں گے تو کا دن کچھ پیسا ہو جائے گا
اچھا پیکچی کوورنا ہے نا
ہوں کل سے بازار اس کو کھیت میں ہم کو دھان روپنا ہے اس کو ختم کر دینا ہے چار پانچ دن میں
او تو بحند لگتا ہے آپ کا ابھی تیار ہو گیا نا
ہوں ہوں پانی ہلائیں گے ہم تین چار دن کے اندرے ہم پانی ہلا دیں گے اور ترنت جوتوا دیں گے بس خالی ہم فری ہوئے پیکچی بیچ کے بس ترنت ہم پانی ہلا کے جوتوا دیں گے
ا تب نجول جی بھی بول رہے تھے کہ ہمر بہن تیارے تیار ہے
ہ ان کو کہنا نہیں ہے ان کا سب کام لیبر سے ہوتا ہے
ہوں
ان کا سب کام ا چھوٹا کام بھی ہے تو لیبریس ہوتا ہے ان کا اپنے سے کداری نہیں اٹھاتے ہیں وہ نا اپنے سے بیگن توڑتے ہیں
راتے بول رہے تھے کہ بیگن روپنا ہے تین چار گو دیکھیں گے گروار دن سے
ہوں
تین چار گو انے سے رہیں گے دس کٹھارہ روپہ آ جائے گا ج کھیت جوپانا ہے
ہوں
کھیت جوپ تو آ کر روپو لیں گے وہ کل ہو
ارے تو ہم ہی انیں کے آسرا میں ہے کہ ان کا جیسی روپل ہوا بس ہم گاچھی ج بچے گا ہم لے لائیں گے
اچھا میں نے اپ گاچھی نہیں کی ہے نا
ہمر گاچھی کیا ہوا تھا سب خراب ہو گیا ختم ہو گیا تو وہ کہے ہ ان کا زیادہ گاچھی ہے
اچھا
تو وہی بولے تھے کہ لٹ جائیے گا
نہ نہ تب تو ٹھیک
تو ہم بھی ان کا روپل ہوگا بستورند سٹلے ہم بھی روپ دیں گے
ہ ایک نمبر ایک دم ترت روپی دیجیے گا
ہوں جو پیسہ ہوگا س ان کو پیسہ دے دیں گے
ہاں گاچھی تیار ہے
ہوں ان کا گاچھی تیار ہے
کوئی دقت نہیں ہے گاچھی تیار ہے تو آرام سے روپ دیجیے ابھی تو بھیا گاچھی کیے ہیں تو ابھی تو ایک دم چھوٹے چھوٹے ہیںے جام رہا ہے پیھے کی ہ ا بحانیوں ہمار ہ کری کا بھی ہوا ہے جی زیادہ بڑھن نہیں ہوا ہے مرواتے ہیں ابو شوکر میں کھاد بس
کھاد آج دیکھتے ہیں ہم شام کے کھاد دیں گے اس میں
مس دھنا کا دکان پک اپ دار لگا
ہوں یوریا کھاد ل دیا گا آؤ کا دیا گا اس نے
ہاں تو یوریا بڑھنے کے لیے یوریا نہیں دیا ج گا
وہ بھی زیادہ ماترا میں تھوڑی دیا جائے گا
نہ
ک کلو کیے ہیں
ہمار بہن ہوا ہے قریب بیس بائیس کلو ہوا ہے ج
بارہ کلو ہم بھی کیے ہیں
ارے تو بائیس سو دو چوبیس بارہ کلو ہمار ہے بارہ کلو بھ کے ہے
ا
دونوں پہ ملا کے ہیں
ا تو آپ کا الگ دھان رپاتا ہے گیہوں
ہ وہ اپنا الگ روپتے ہیں
او
مان لیجیے ان کا بھی بال بچہ ہے
ہاں
نگل ہے بس کہ رک جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ چلنا چاچو چلنا چاچو وہ کہ تھا کہ مارے ایک چھپت رہا ن
میرے بچہ کے کہ کیجیے گا جی
کتنا ہ ہے کرماؤ امی ابو چال کرت رہیں گے لیکن جائے گا نہیں سوچ کے اٹھے گا بس کرے گا چاچو چاچو ج سوتالن ل ان کے چڑھ کے سوجا د تھا
ہوں
جب تک نہیں گھمائیں گے تب تک ایک دم پریشان کرتا رستہ ہے کیا کہ
کیسے ہوگا تو آپ ڈالٹر چل جائیے گا جی تو کیسے چلیے گا ادھر چ طرح طرح
جیے اگر کام کام کے بعد ہو گیا تب تو جائیں گے اب نہیں ہوا
ہاں
کب تو نہیں جائیں گے
او
منجر جی کے بھی جانا ہے منجر جی کے بھی کچھ کام ہے منجر جی
تو آپ لوگ آپ لوگ دونوں ساتھ جائیے گا نا
کھے جائیں گے ہاں
تو ارے آپ جائیے گا تبھی ہو جائیں گے کہ آ اپنے اپنے جیے گا ہ
ہم جائیں گے تبھی ہو جائیں گے ہمرے سے کام ہی بنے گا ان کا
ہاں
ہاں
او ٹھیک ہے تو ک بجے جائیے گا
اگر بات ہو جائے گا
ہاں
تو یہاں سے کانا پینا کھا کے نو دس بجے نکل جائیں گے زیادہ دیر کام نہیں ہے ایک دو گھنٹہ میں گھوم بھی جائیں گے ٹائم پر م آ جائیں گے گارہ بارہ آدھا پونچ گھنٹہ جائ میں لگے گا اب آدھا گھنٹہ ہوا بات کرنے میں اگر من ہوگا تو کھیایں گے بکرا وکرا تو کھا لیں گے گٹی اتی نہیں تو پھر وہ آئیں گے گھر